تو اللام علیکم بھائی جان
السلام علیکم بھائی جاں اور سب بڑھیا ہے بھائیری ہاں سب بڑھیا بھائی کریتے سب
سب فریےتے ہیں گھر میں سب فریےت ہیں
ہاں بھائی جان سب بڑھیا ہیں اللہ کے ن سے سب خیریت ہے آپ سناؤ بہت دن آ پیچھے بھائی جان آپ نے کال کیا ہے
ہاں بھائی جان آپ میرے بھائی ہو نا اسی لیے تو میں نے کال کیا کیوںکہ
ہ بھائی بھائی جان ہے اس لیے تو فون کرتی ہے آج کے سمے پ کون کس کے لیے فون کرتا ہے بھائی
ہاں بھائی یہی پوھے بتا بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو تو میں نے اب دو چار دنوں سے میں نیوز میں پڑھ رہا ہوں اور ٹی وی میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ کہ اسکیمر چل رہے ہیں بہت تو گیم گیم ویم کھیلتے ہیں تو ان کو بہت مطلب پکڑا جا رہا ہے اس کیمروں میں آ رہے ہیں وہ ایسے کیا اس میں ب پرو ہیں کیا ہوتا ہے اس میں
ہاں بھائی جان آپ نے بہت بھائی جان آپ نے بہت بڑی اچھی بات بولی ہے کہ اس کےم بارے میں کیونکہ آج کل پتاہ ہے میرے کو میں نے بھی د کو بہت نیوز کیچ پڑھتا ہوں میں پیپر میں تو میں نے بھی دیکھا تھا اس میں کہ اس میں ای بارے میں گیمنگ پت نہیں کیا کیا چیزم ہو رہا ہے آج کل آج کل تو پتا نہیں ایسا ہی چل رہا ہے جیسے کہ کوئی بہن جو کھیل چل رہا ہے عام بات تو بھی اسکم کرنا ہے ہاں میں نے بھائی جانتا تو ہوں کیونکہ دیکھو ایک اسکم ہوتا ہے نا تو یہ کیا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی جیسے کہ آپ کے آدھار کارڈ کی آدھار کارڈ مل جائے کا آپ کا کہ نمبر تو ان کو ان کے لیے کچھ نہ کچھ بہت چاہیے بس
سارا چاہیے اس سے کیا ہے کسی کا بھی کسی کا بھی لوکیشن بینک اکاؤنٹ ہر چیز اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہیں وہ اور پتا ہے آپ کو یہ پت کیا ہوا تھا ماشاء اللہ میری سنگ تو نہیں ہوات تھا ایک کسی کے ساتھ ہوا تھا میرا دوست تھا وہ اس کے سنگ کیا ہوا تھا ایک دوست تھا اس کا اسوں نے ایک ایپ دیا تھا اس کو مطلب پیسے کمالے کا ایپ جو آپ نے بولا ہے نا تو پیسے کمالے کا ایک ایپ تھا اس کا نام پتا نہیں پی و پ ہاںاں گیم گیم پ وی تھا اس کا نام پ وی نام ایک ایپ تھا تو ماشاء اللہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ
میں نے بھی سنا ہے ان کے بارے میں تو مطلب زیادہ فراڈ راڈ ہے وہ اور
ہاں ہاں ماشاء اللہ کیونکہ اس کی پتہ ہے کی ہاں ماشاء اللہ ہوں اس آپ کو پتا ہوگا کیوں سنا بھی ہوگا کیونکہ وہ کیا ہے بہت تو بڑا اسکیم ہو گیا تھا نا اس کی نیوز جو آپ نے دیکھی بھی ہوگی تو اس میں کیا ہوتا ہے ماشاء اللہ بھیا کہ ایک ایپ ہوتا ہے اس میں کیا ہے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ اس میں ایک باؤچر ہوتا ہے نا تو بؤچر کو مطلب خریدنا پڑتا ہے اور جیسے کہ چار سو پانچ سو روپے کا ہوتا ہے اس کو پے کرنے پڑتے ہیں چار سو روپے تو اس کے بعد میں اس میں کہ دس روپے کہ بیس روپے الگ ہاں ہاں وہ اسکیم وہ اسکیم آپ نے تو سنا بھی ہوگا
ہاں میں سنا ہے پر جو آپ نے جو آپنے بتایا ہے نا کہ جو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں اس میں پیسے بھی پے کرنے پڑتے ہیں بھائی جان اور
ہاں واںس بھائی جان یہی تو چیز ہے اس میں اس میں کیا ہے اکاؤنٹ بھی بلاک ہو جاتا ہے اس میں کیونکہ اس کا جو دوست ہے نا تو تو تو اس کی بھی اکاؤنٹ بلاک ہو گئی تھی ہاں کاپی اور پھر آج کل آ آج کل
کیوںک میں میں کچھ میں گیا تھا میں گیا تھا میں بینک گیا تھا تو وہاں پر میں نے اپو جان کے کھاتے میں سے تو بابر وہاں پر میں نے دیکھا تو مطلب چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے اٹھارہ سال ان کا اکاؤنٹ
اچھا ہ ہ ہاں
لم آ گئی تھی تو انہوں نے ڈلیوری جو ہو گیا ان کا اکاؤنٹ پ آپ سنا ہوگا آپ آپ نہیں گئے کہ کیا بینک وینک نہیں گئے
اب میں تو بھائی جان دیکھو ت میں تو دیکھو بائی چانس نیوز پہ پڑھتا ہوں بینک فینک کے لیے تو ٹائم نہیں ملتا ہے میرے کو میں تو نیوز پہ پڑھتا ہوں اور اخبار میں بھی پڑھتا ہوں تو فون بھی آج کل ڈل دیکھا ہو کہ اور سوشل میڈیا میں آج کل تو کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی جیسے کہ اس کے ہم وہ کہ ریپ کیس ہو کہ کوئی اسسپتال کا کیس ہو کہ کچھ ویسے معامول ہو تو آج کل تمیں پتا ہوا کہ سوشل میڈیا اتنی بو ہے تنااک ایک سیکنڈ میں آپ کی سوچنا کچھ بھی ہو ترنت پورے انڈیا میں پورے وشو میں پھیل جاتی ہے تو میں نے تو فون پہ دیکھتا ہوں آج کل تو ویسے تو میں نے سنا اب سنا بھی ہے پ دے کا پیکا تو نہیں ماشاء اللہ میں دونوں چاہ رہا ہوں کہ میرے سنگ ایسا کچھ بھی نہیں ہو کہ میرا بھی نقصان ہو پر آج کل تو پتا ہے گیمنگ بھی بھی تھوڑا چل رہا ہے گیم بھی چل رہے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے گیم چل رہے ہیں وہ کیا ہے انسان کے لیے ب لجچ دیتے ہیں پہ پیسے دیتے ہیں اور پھر ان رپے کے پیسہ کرواتے ہیں اور اور پھر اس سے کہ پت کیا کیا کرواتے ہیں اور پھر س ان کا اکاؤنٹ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ماشاء اللہ کیا کیا کرتے ہیں بہت اسکیم چل رہا ہے چلو میں تو نہ کہوں گا اللہ کے دن سب کھیل میں ہونا چاہیے ت ٹھیک ہے تو آپ بھی نہیں ہونا صحی ابھی تو یہ تو خدا حافظ تھ جی خدا حافظی میری دعا ہے
ہاں بس یہ بچے تھوڑا لالچ میں آ کر یہ کام کرتے دیتے ہیں ان کو چھوٹا موٹا تبھی بولتا ہوں کہ ہم ہم نے تو سب سبھی کو سمجھا رکھا ہے کہ ای ایسے ایسے ایپوں کو چلانا نہیں چاہیے بھائی بالکل بالکل بھی کیونکہ یہ فراڈ ہوتے ہیں ان کو سالوں کو پیسہ ملتا ہے تو یہ مطلب ایسا ام کو پسا کے چلے جاتے ہیں خود
ہ ہ ماشاء اللہ میں تو آپ میں تو ن کہوں گا آپ نے آپ کے بچے بچے ہیں آ ان کو بھی سمجھاؤ ان کو بھی بتاؤ کہ بچے یہ یہ ایسا ہے ویسا ہے حکومت چلانا کیوںکہ میں تو اپنے مما ص اللہ میں تو اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہے اور دوبارہ بھی سمجھا دوں
ہاں میں نے بھی نیوز نیوز دیکھ کر ترنت بتا دیا کیوںکہ جو نیوز میں آیا تھا نا کہ ایسا ایسا پروڑ بازی چل رہا ہے اور ایسے ہوا ایسے ہوا میں نے بھی ترنت اپنے بچوں دیا کہ ایسا ایسا جو تو بالکل بھی دور رہناا اور پیسوں ویسوں کی ضرورت ہو تو جسا کوئی بات کام مت کرنا کیونک پیسے مجھ سے مانگے اور کیا کر سکتے ہیں پڑھائی وڑھائی پڑھائی کرتے ہیں میرے تو بچے تو یہ ہے کہ پڑھائی وڑھائی پہل سے ہوتے ہیں تو د د تا ان کو
بھائی جان ویسے ہیں فور کیسے ہو جاتا ہے کیوںکہ دیکھو آج کل ت کو پتا ہو کہ ہمارے پاس خود کا فون ہوتا ہے اور اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہے بھی بہت ہوتی ہے فون میں پن بھی ہمارا ہوتا ہے بیک گراؤن اکاؤنٹ کا تو مگر پتاہ نہیں پیسے کیسے بھی کر لیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں میرے کو تو پتا نہیں آ
ہاں بھائی جان ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے سیم ہوتی سیم ہوتی ہے نا تو ہمارے جو اکاؤنٹوں سے جڑا ہوتا ہوتا ہے س سم کارڈ ہمارے اکاؤنٹ میں جڑا ہوتا ہے اور آدھار کارڈ بھی جڑا ہوتا ہے تو وہ وہ کیا ہے گ یہ او ٹی پی لیتے ہیں او ٹی پی کے ذریعے اور سب ڈیٹیلس لے لیتے اور پھر ڈٹیلس لے کر پھر ایسا ہی ہوتا ہے ڈیٹیل لے لیتے ہیں وہ ا ٹیی کے ذریے ڈٹیل لے لیتے ہیں بائی جان
اچھا اچھا اچھا بھائی جان وہ جو او ٹی پی لیتے ہیں جو کال آتے ہیں وہی اچھا اچھا اچا ہاں یہ تم کو پتا ہو ہے بھائی جان یہ پوت کیا ہوا تھا پ پت پیر پاس فن آیا تھا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ سر آپ کا اکاؤنٹ بند ہو گیا ہے اور آپ کے فون پہ او ٹی پی آیا ہوا سر اور آپ اپنا او ٹی پی بتا دو ہم آپ کے اکاؤنٹ کو چالو کر دیں گے تو میں نے یہ میں رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ اکاؤنٹ میرا ہے اور میں نے کل شام کو میں وہاں پہ گیا تھا سبزی نہیں ل کے لی ماشا اللہ میں سبزی پبزی لے کے آؤ تو اکاؤنٹ چال چالو تھا سب کام بھی ہو رہے تھے ا پھر شام کو پتہ نہیں کیا ہوگا گیا اس کا فون آیا وہ کہہ رہا کہ آپ کا اکاؤنٹ بند ہو گیا تو ماشاء اللہ میں نے چیک فون کاٹ کے او ٹی پی تو نہیں دیا کیونکہ میروں کو پتا چل گیا کہ کچھ نہ کچھ دقت ہے اس لیے تو اند نہیں دیا او ٹی پی پھر میں نے فون کٹ کر کے میں چیک کرا ت اکاؤنٹ ملاا تو بالکل چالو تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تو اسکمر ہے اس لیے تو میں نے تو اردو بھی نہیں دیا
تو میں نے لیا ہاں
یہ یہ ہوا آپ کے ساتھ اور میں اپنے ساتھ بتاؤں کیا ہوا ایسا ہوا تھا میرے ساتھ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں کھانا کھا رہا تھا ہاں بھائی جان میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے اور ایک بار کیا ہوتا ہے میں کھانا کھا تھا کچھ کچھ دنوں پہلے
آئی آج کا ہاں بھائی جان دیکھو میرے ساتھ بھی ہو گیا آپ کے بھی ساتھ آج کا پتاہ نہیں کیا ہو رہا ہے سرک اس گڑ سرکار کیوں نہیں دے رہی اس گڑ پہ اور پھر آج یہ کمپنی کے موبائل ہیں جیسے بھی وہ اوپو ان کو بھی دیکھنا چاہیے ان کو بھی اپنی فون کے کرتی ٹائٹ کرنی چاہیے اچھی کرنی چاہیے اور پھر سرکار کو بھی ماشاء اللہ سیکھنا چاہیے کہ آج تو پت نیک نیک بچوں کے ساتھ ا فورا پیسے لے لیتے ہیں ان کو بہکاتے ہیں ماشاء اللہ پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں سرکاری اس چیز پہ مدے پہ کون دے نہیں رہی ہے ہ تو ماشء اللہ چلو ٹھیک ہے میں تو آپ بھائیس آپ نے اب آپ میں تو اللہ کی جی د ہا ہے کہ آپ بچے کو سمجھاؤ میں بھی سمجھاؤں گا اور سب چلو ٹھیک ہے پھر کبھی بات کرتے ہیں میں نے ابھی کیا ہے میں ایک ٹائم ہو گیا ہے کام پہ جانے کا تو میں تو کام پہ جا رہا ہوں پھر کبھی بات کرتے خدا حفظ بھائی
چلو ٹھیک ہے بھ خدا حافظ